وعلیکم السلام
کیسے ہو اور کیا ہاں میں ٹھیک ہوں اب کیسیے ہو رکیا
بس میٹس ٹھیک کو
کیا چل رہا ہے
بس سب بڑھیا
گھر میں کیسے ہیں
سب اچھی
اچھا آج کل کیا کر رہی ہوں
بس کچھ نہیں گھر پہ ہوتی ہوں آج کالج جاتی ہوں نا آج اگزام ہاں کالج بھی جاتی ہوں نا
ایجھی کالججھی کالج اور سنا
بس سب بڑھیا
کیسے چل رہے ہیں آپ کے کلاسز
ہاں بڑھیا
میں ٹھیک ہوں بس اللہ تعالی کا شکر
اور سنا
بس بڑھیا
اور گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے
پاؤپا ٹھیک ہے
ہاں
باقی کیا چل رہے ہے آج کل کالج کے اگزامز کب ہیں
اگزامس ہم نے تو کل ایک پیپر دیا اب دوسرا پیپر کل دینا آج نہیں تھا آج چھٹی تھی
آپ ک آپ کا بہن تی اور ب پرس کام ہے ہلو فور پیپر میں ہے ہلو ہلو
ہیلو
میں نے بولا اور پیپر کب ہیں
کل ہے نا اور
اچھا کل ہے اور
ہاں ہاں
کا تھا آج کس سبجیکٹ کا ایگزام تھا
ا اسلامت
اور سنا
بس سب بڑھیا
اور کیا چل رہا ہے
بس سب بڑھیا
اچھا وہ آپ کی فرینڈ کیسی ہے
ٹھیک ہے تم بتاؤ
بس میں تھوڑا بزی چل رہا ہوں آج کل میرا فرینڈ ہے نا
ہاں
شاید اس کی شادی چل رہے ہیں
ہاں
شادی ہے نا اور ابیر کی بھی شادی ہے ہم اسی کی تیاری میں لگے ہیں شادی ایک خوشی ہے ہوتی ہے نا ابو چلہا میں اس کا مدد کر رہا ہوں اس کو بچارے کو کچھ پتا ہی نہیں ہے ابھی سکھا رہا ہوں کیا کیا کرنا چاہیے کیا کیا شادی میں ضرورت ہے تاکہ اس کو مدد ملے اور پھر میںی ہ آپ کیا کریں لوگوں کو مدد بھی کرنا چاہیے اور دوست کو نہیں بھولنا چاہیے
ہاں
تو ہوتا ہی ہے دوست صی ہے نا
ہاں صحی تو ہے
اور سنا اتہس چل رہا ہے
سبڑیا تمہارا ماں باپ ٹھیک ہے
ہاں آپ کی ممی فم کیسے ہیں
بس سب بڑھیا بس ٹھیک ہے اللہ تعالی اللہ تعالی کا شکر ہونا چاہیے
شکر کرنا ضروری جب انسان شکر کرتا ہے نا
ہاں
پنجاب اللہ شکر کرتا ہے
ہاں ہاں
اور سنا
بس بائی بڑیایا
اور کیا چل رہا ہے
بس کچھ نہیں
کیوں کیوں نہیں کر رہے ہیں کچھ
تبتاؤ
بس شکر اللہ کا
آج کالج جاتے ہو ہاں ہاں سب ٹھیک ہے آج کالج جاتے ہو
تو میں نے بولا نا عبید کی شواد ہی چل رہی ہے اسی میں بزی چل رہا ہوں اس کو مدد کر رہا ہوں
اسی لیے نہیں جات تو میرا بھی ایگزام آنے والا ہے ہ ن
ہاں
پھر بھی اب تار تیاریاں کرنا ہے
ہاں اچھا پیپر کرنا
ہاں بہت سارے کام ج رہ ہیں
شکری
اور سنا
بس سب بڑھیا
اور سنا کچھ
بس خوش
اچھا آپ کہ کھیتی باڑی کرتے ہو وہاں پہ
ہاں ہاں
کتنا زمین ہے آپ لوگوں کو
بہت سارا
آپ کو آتی ہے کھیتی باڑی
ہاں آتی ہے مجھے
کرتی کرتی ہوگا
ہاں ہاں کرتی ہوں میں
چ پھر تو اچھی بہات ہے جگہ کو آتی ہے کھیتی باڑی
ہاں
اور سنا
بس سب ٹھیک
اور وہ وہ آگب کیا کر رہے ہیں آج کل
بس گھر پہ ہی ہوتا ہے
اس کو میں نے اس ٹائم آپ کمپوٹر جوائن کرو
ہاں
ہاں آپ میرے ساتھ آؤ ہم کمپیوٹر سیکھیں گے ل منئی اس نے کیوں نہیں مانا آپ کو کیا پتا آپ کو پتا ہے
نہیں
اب معلوم کرنا اس نے کیوں نہیں مانا اب اس کو بولنا عقب کو اپ نے کیوں نہیں آپ نے بولا تھا ابید کو میں آؤں گا پھر کیوں نہیں گیا کمپیوٹر سیکھنے
ہاں ہاں
ضرور بولنا
کوئی بات نہیں ضرور بولو گی
بس سب بڑیا
اور کیا کر رہا ہے
بس سب ٹھیک
ہیلو
دادا ہیں دادی ہیں ماما ہے
میں نے بول پاپا کہاں پہ
جاب کرتے ہیں
کہاں پہ
شہر میں
اوک تو اچھی کون سا جاب کرتا ہے میں نے بولا کون سا جاب کرتا ہے ہلو
سناؤ ٹھیک ہو
منڈی میں ہوتا ہے
اچھا ٹھیک اور سنا
بس سب بڑھیا
اچھا آب کتنے مکلیجے معافیا
کوکھو کوکھو
میں نے بولا کتنا کتنے موسییا ہیں آپ کو
چار
اچھا آپ کون سی گیم کھیلتی ہو
کوکھو
آپ کو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے
اس میں بہت ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں
اچھا ٹھیک ہے اور سنا کیا چلنا آج کل
بس سب بڑھیا تم کہاں ہوگی
میں ابھی باہر گیا ہوں گھومنے
کس کے ساتھ
میں اپنے فرینڈ کے ساتھ گیا مجھے کرکٹ کھیلنا ہے آپ کو آتا ہے کرکٹ کھیلنا
تھوڑا بہت آتا ہے
کبھی ہ
ہاں
میں بول رہا ہوں کبھی کھیلا ہے
ہاں ہاں کھیلا تو ہے
ہاں کرکٹ اچھی گیم ہے کرکٹ سے صحت ٹھیک رہتا ہے انسان بھی ٹھیک رہتا ہے
ہاں
اور سنا اور کچھ خاص
دیاں تم کن دوستوں سے گھومنے گئے ہو
نا وہ پس
ہاں
پوران
ہاں
میں انہیں کے سات ہوتا ہوں نا ہمارا اچھا بانڈ ہے ہماری اچھی دوست
ت ہے
ہ مجھے مجھے زدا فضان لگتا ہے
کیوں
تھوڑا اموشنل ہوتا ہے مجھے پھر برا لگتا ہے یہ اموشنل ہو گیا ہے مجھے وہی دوست اچھا لگتا ہے مجھے سارے دوست اچھے ہیں لیکن ن مجھے میں زیادہ کمفرٹ فیل کرتا ہوں فضان سے فان بہت ہی بڑھیا جو بھی بات میں فان کو بول رہا ہوں نا فیضان مانتا ہے ہمیشہ فیضان کوئی کبھی انکار نہیں کرتا میں نہیں کر سکتاوں ایسا نہیں ہے فضان فیضان بہت ہی بڑھیا بن ج ہے
ہاں
آلی رم بہت کچھ سیکھتا ہوں فیضان کے
ہاں ہاں ہاں
میے فرینڈس کو
نہیں جانتی ہوں تھوڑا بہت جانتی ہوں تو مگر اتنا نہیں جانتی ہوں
کبھی کرواؤں گا تعارف اپنے فرینڈز کا
کوئی بات نہیں
ک سنا
بس سب بڑھیا
اچھا اپ کی کون کون فرینڈ ہے
سپ ا پڈ ماریا
مہوریا
ہاں
اچھا وہ ہے نا وہ جاوید کی بی کی آپ کو پت ہے وہ وہ ہو وہ آپ پسند نہیں ہے
ہاں ہاں
اس کا کیا نام ہے
فائقہ
بھائی کا نہیں جو جاوید کی بیٹیھوٹی جو آپ آپ کے ساتھ شیر پڑتی ہیں
ہاں
اس کا کیا نام ہے
ہاں بس سلاؤ
دعا اللہ کا آپ سناؤ موسم کیسا ہے وہاں پہ
بارش ہی پڑ رہی ہے
خشی پڑ رہی ہے
ہاں ہ
اچھا اچھا اور سنا
بس سب بڑھیا
بڑھیا اچھا امی کیسی ہے آپ کی
اور سنا اور گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
اچھا بائے اللہ حافظ
بائے اللہ حافظ